السلام علیکم بائی جان
وعلیکم السلام کیا حال بھائی جان
بس ایک دم تندرست ہوں آپ بتائیےس کیسے ہو صحت کیسی ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
بالکل الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
چلیے پھر اچھی بات
چلے بنا وقع ائے ہم اپنے موضوع پہ بات کریں
جی جی بالکل
سو آج میرا موضوع ہے خود اعتمادی کی طاقت خدا اعتمادی انسان کی سب سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ مشکل حالات کی کا ہمت سے مقابلہ کرتا ہے خود اعتمادی انسان کو ہر نئی چیز سکھانے سیکھنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اس کا مطلب تکبر نہیں بلکہ اپنی محنت اور کوشش پر یقین رکھنا ہے جو لوگ خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں وہ اکثر اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں
جی بہت خوب بہت خوب آپ نے خود اعتماد بھی بہت سے ضروری باتیں کہیں جو کہ ا بہت مانے دار ہے جیسے کہ آپ نے بولا کہ جب شخص جب کوئی شخص اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ مشکل حالات کا ہمت سے مقابلہ کرتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے خود اعتمادی ضروری ہوتی ہے جی جی میں ابھی ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام یوں ہے دل کی نرمی اور سختی
بالکل
انسان کا دل اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے نرم دل انسان دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتا ہے اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہےتا
سخت دل ہونا کبھی کبھی انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے زندگی میں نرمی اور مضبوطی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر انسانیت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے محبت اور رحم دل ہی دل کی اصل خوبصورتی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے
بالکل خوب بولا آپ نے دل کی نرمی اور سختی بےحد بےحد خوبصورت موضوع ہے جو آپ نے پیش کیا ابھی اور انسان کو کبھی کبھی انسان کی دل کی نرمی ہی ہونی چاہیے اور کبھی بھی سختی بھی ضروری ہے آج کل کے دور میں کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہم دیکھ ہیں جو غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایک اچھے انسان کا تو اس ٹائم پہ اس وقت پہ دل کی سختی ہونا بے حد ضروری ہے
جی
اس کے علاوہ میں اپنا ایک اور موضوع پیش کرنا چاہوں گا امید کا چراگ امید وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی انسان کا راستہ دکھاتی ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو امید ہی ہمت دیتی ہے ا امید ہی ہمت دیتی ہے کہ بہتر ان ضرور آئے گی
جی
مایوسی انسان کی قوت کو کمزور کرتی ہے ہاں جبکہ امید اسے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ دیتی ہے اس لیے ہر صورت میں امید کا چراغ روشن رکھنا چاہیے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے امید پر تو دنیا قائم ہے ہر انسان کو امید ہونی چاہیے ایک جائز امید جائز کام کے لیے جائز امید ہونی چاہیے پھر چاہے وہ کام ہو نہ ہو لیکن امید جو ہے ہمیں لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے آپ نے بالکل درست فرمایا آپ نے میں اگلا موضوع بیاں کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام غلطیوں سے سیکھنا ہے
بالکل
ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اصل کامیابی غلطی سے بچنے میں نہیں بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے میں ہے جو لوگ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ روز بہتر بنتے ہیں غلطیاں زندگی کا حصہ ہے اور ہمیں عقللمند اور تجربہ کار بناتی ہے جی شکریہ
بالکل بہتر فرمایا آپ نے غلطیوں سے سیکھنا میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ جو انسان غلطیوں سے نہیں سیکھتا مجھے نہیں لگتا وہ کچھ سیکھ پاتا ہے اپنی زندگی میں چاہے ہم ج ہان دیکھیے اس میں جو ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ وہ غلطی ہم دوبارہ سے نہ دہرائے تو بالکل اچھا لگا میرا آپ کا موضوع میں پیش کرنا چاہوں گا اپنا اگلا موضوع خاموشی کا اثر خاموشی ہر وقت کمزوری کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی کبھی کبھی خاموش لا سب سے بہتر جواب ہوتا ہے خاموشی انسان کو سوچنے سمجھنے اور اپنے جذبات پر قابو پانے کا موقع دیتی ہے جو شخص ہر بات پر بولنے کے بجائے سوچ کر گفتگو کرتا ہے اس کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے
جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے خاموشی کا اثر جو ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے بکواس کرنے کے بجائے اگر خاموشی انسان اختیار کرے چند ا ماحولیاتی ا اوقات میں تو خاموشی کا اثر بہت گہرا پڑتا ہے بالکل درست فرمایا اور یہ خاموشی جو ہے وہ ایک اچھے انسان کا جو ہے ایک ا آئینہ ہوتا ہے
بالکل بالکل
میں اگلا موضوع پیش کرنا چاہوں گا جس کا نام اچھے اخلاق کی پہچان ہے اچھے اخلاق
اچھے اخلاق انسان کا سب سے قیمتی زیور ہوتے ہیں نرمیے سے بات کرنا سچ بولنا ودہ نبھانا اور دوسروں کی عزت کرنا اچھے اخلاق کی مثالیں ہیں دولت اور شہرت کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے لیکن اچھے اخلاق ہمیشہ انسان کی پہچان رہتی ہیں لوگ حسن سے پہلے کردار کو یاد رکھتے ہیں جی شکریہ
بالکل خوب فرمایا اپ نے اچھے اخلاق کی پہچان میں اس میں کچھ بولنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے بولا نرمی اور اچھے اخلاق کا ہونا ایک نشانی ہے
ہاں
ا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کتنا بھی ایک اچھا انسان بنے یا بڑا انسان بنے پیسے کمائے یا آ ہمیں فیم ملے تو اچھے اس ٹائم پہ بھی اس وقت پہ بھی اچھے اخلاق کا ہونا بےحد ضروری ہے میں بات کرنا چاہوں گا میں دوسرےمضوع مضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا انسان اور برابری انصاف اور برابری انصاف اور برابری کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جب ہر شخص کے ساتھ یکساں سکو سلوک کیا جاتا ہے تو امن اور اطمینان پیدا ہوتا ہے کسی کے ساتھ رنگ زبان مال یا رتبے کی بنیاد پر فرق نہیں کرنا چاہیے انسان سے ہی معاشرے میں بھروسا اور ایک انصاف سے ہی معاشرے میں بھروسا اور ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے انصاف نہیں ہوگا تو ایک ملک ایک شہر ایک گاؤں کی ترقی نہیں ہوتی ہے ایک ملک کی طرقی کہ اسی انصاف اور برابری پہ ٹکی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کرے اپنے گھر سے شروع کرے اور پھر دھیرے دھیرے ہم اپنے محللے گاؤں شہر نگری میں انصاف کرے جہاں ہمیں چاہیے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہے ن انس ہمیں اٹھانی چاہیےنی آواز تاکہ انصاف ہو سب کے ساتھ
بالکل صحی فرمایا آپ نے میں اپنا آخری موزو پیش کرنا چاہوں گا جس کا نام نیکی کا فل ہے نیکی کبھی ضائع نہیں چاہتی جو شخص دل سے دوسروں کی مدد کرتا ہے اور بلائی کے کام کرتا ہے اسے کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجر ضرور ملتا ہے نیک صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ مسکراہٹ اچھی بات اور کسی کی تکلیف کرنا بھی ن کی ہے بلائی پھیلانے سے معاشرے بہتر بنتا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے جی شکریہ
بالکل درست فرمایا آپ نے ا نگی کا پھل ہمیں تبھی ملتا ہے مجھے لگتا ہے جب اس کے اس کا ہمیں جتنا ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہمیں نگی کا فھل بھی ملتا ہے اور ہمیں ایک نیک انسان بننا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دوسروں کا سہارا بننا چاہیے اس سے آ ہم ایک بہتر انسان بن سکتے میم پیش کرنا چاہوں گا اپنا دوسرا موضوع خواب اور حقیقت ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے آپ انسان کو محنت کرنے اور آگے بڑھانے کا جذبہ دیتے ہیں لیکن صرف خوف دیکھنے کافی نہیں ہوتا انہیں حقیقت بنانے کے لیے لگاتار محنت صبر اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ مشکلات سے آ کبرا یہ گھبرانے کے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہتے ہیں وہ ایک دن اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیتے
ہاں جی بہت اعلی بہت فرمایا اپ نے خواب اور حقیقت کو لے کر خواب دیکھنا غلط نہیں ہے انسان کو خواب دیکھنے چاہیے خواب جو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کام کرنے پہ ہمیں اس خواب کو پورا کرنے پہ ہمیں ہمیں کامیاب بھی بنا دیتی ہے خواب اگر ہم اپنے خوابوں پہ کام کریں اور وہ خواب پورا ہو تو ہم کامیاب ہے جی بالکل درست فرمایا آپ نے
جی بالکل شکریہ ہاں ہاں
جی میں اپنا اگلا موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام کنات کی دولت ہے کائنات کی دولت ہے معاف کیجیے گا کائنات کی دولت
کرناٹک
کائنات کا مطلب بکریقتنا کنا کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اور اس پر راضی رہنا اور ناجائز تمناؤں سے بچنا کناعات کرنے والا انسان ہمیشہ سکون میں رہتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے بلکہ محنت سے محنت کے ساتھ شکر بھی کرے کنا کان د کو اطمینان اور زندگی کا دل کو اطمان اور زندگی کو سکون دیتی ہے
بالکل بالکل دس اور میں آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے مجھے بہت دل کو سکون ملا امید کرتا ہوں ایسے ہی ہم باتیں کریں ایسی گفتگو کریں تو اجازت لیتا ہوں
جی ہمیں بھی آپ سے بات